ہیلو
ہیلو
آائے کیسی ہو
ہائے میں ٹھیک ہوں تم کیسی ہو
میں بھی ٹھیک ہوں تمہیں کڑی پکوڑی پسند ہے
ہاں کڑھی پکوڑی بہت پسند ہے مجھے تو
تم کیسے بناتی ہو
میں کڑھی پکوڑی یہ پہلے کیا بولتے ہیں وہ بیسن دہی ہونا ضروری بیسن اور دہی مین انگریڈینٹ ہے کھٹا دہی میٹھا دہی دونوں تو پہلے ایک کام کرو تیل لے لو اس میں وہھی ڈالو اور اس کے بعد بہت لوگ پیاز پیس کے بھی ڈالتے ہیں تو میں پیس کے بھی ڈالتی ہوں باریک چوپ کر کے بھی ڈالتی ہوں تو پہلے پیاز کا پیسٹ بنا کے رکھ لو ایک پیاز جیسے لے لی اس کا پیسٹ بنانا تیل لو میتھی ڈالو اس میں پھر پیاز کا پیسٹ ڈال دو ایک پیاز کیا ہے نا پھر پیاز کو تھوڑا سا براؤن کلر تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے اس کا ہلکی سی براؤن لگے پھر اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دو ادر پیسٹ کے بعد پھر اس میں وہ سائڈ میں وہ بنا کے رکھ رکھ لو جب تک پیاز ہو رہی ہے تب تک سائڈ میں وہ بیسن اور کھٹا دہی تھوڑا سا اور میٹھا دہی
ہوں
اس کا مکسچر اچھے سے گول بنا کے اس کا پانی ڈال کے جتنا پتلا کنسسٹینسی دیکھ لو اس کے بع گول بنا کے اس کو رکھ لو پھر جب وہ پیاز ہو جائے ادرک لہسن ہو جائے تھوڑا سا کچچا پن ک اس کے بعد وہ مکس ڈال دو اس میں گھول
ہاں
اپنے حساب سے ڈال دو کیونکہ پتلی کی ہوتی ہے نا پھر اس کو تیز آنچ میں اس کو تھوڑا سا بوائل ہونے دو تو میں سمجھ میں آ جائے گی اس کی تھکنیس کی گاالھی ہو رہی ہے کہ پتلی اگر پتلی ہو رہی ہے تو تھوڑا سا بیسن اور گھول کے ڈال دو
ہاں
کی ہے تو پانی اور ڈال دو اور پھر خود کو ایک دو بوائل آ جان دو چلاتی رہو اسی وقت اور پھر اسی میں ڈال دو ہلدی ڈال دو لال مرچ پاؤڈر ڈال دو اور نمک ڈال دو
ہاں
اور پھر اس کو نا دھیمی پ دھیما آنچ کر دو اور پھر اس کو دھیمی آنچ میں پکنے دو کم سے کم دو ڈھائی گھنٹے بس بیچ بیچ میں چلاتی بہت زیادہ نہیں چلانا کیونکہ آخری جیسے آدھ ایک گھنٹے بعد وہ تیل بھی چھوولتی ہے نا تو تیل چھوولنے میں تیل کو نہیں ہٹانا ہے کہ گھول ڈالو مط ہلکا سا ہلکا سا تم چلا کے دیک لو کہ نیچے چپک تو نہیں رہی ہے
ہوں
کے پھر جب ڈھائی گھنٹہ ہو جائے اس کے بعد پھر پکوڑی کی پریپریشن کر لو
ہاں
ہلدی کے لیے بیسن لے لو باریک کٹی ہوئی تھوڑی سی پیاز لے لو ہری مرچ لے لو اور تھوڑی سی اجوائن بھی ڈ
ہاں
انی ڈال دو اور نمک ڈال دو
اجمائی ڈال دو تو وہ پیٹ کے لیے اچھی ہوتی ہے ان کی پس د میں ڈائجسٹ ہوتا ہے ہ
ہاں ڈائجیشن کے لیے اچھی ہوتی تو اس کا گھول اور دھنیا پتی ڈال دو
تم ک ہے نا میں اس میں نا تھوڑا سا نا بھجیوں میں تھوڑا سا سوڈا ڈال دو نا
پھول اچھا نہیں میں تو کرتی اچھے سے پھی لیتی ہوں پھیٹتے جاؤ پھر پانی لو گلاس میں اس میں تھوڑا سا بیسن ڈال کے دیکھ لو اگر وہ اوپر آ رہا تو مطلب اچھا اچھی ہے پکوڑی پھولے گی میں یہ کر تیو تو ہماں اگر ہاں جلدی ہے تو سوڈا ڈال سکتے ہیں بیسٹ ہے ہاں تو یہ کر لو پھر بھجیا کا بیٹر بنا لو بھجیا کا بیٹر تو پت ہی ہوتا ہے کس حساب سے کنسسٹینسی نہ زیادہ پتلا نہ زیادہ گاڑھا تو بنا لو اور پھر اس کو تل لو تل کے اس کو سائڈ میں رکھ لو اور پھر اس کے بعد جب وہ کل ہی پک گئی ہو دو ڈھائی گھنٹے بعد دیکھ لو ٹیسٹ کر لو نمک مرچ سب اس کے بعد پھر وہ پکودیاں ڈال دو پکودیاں بھی اس میں پکتی رہ تھ سے پھر تڑکا بنا لو تڑکے کے لیے یہ تیل سرسوں کے تیل بھی بنانا زیادہ اچھی بنتی ہے ہ س میں تو سرسو کی تل میں بناتی ہوں
اچھا چھو کو پیاز نہیں ڈالتی تم
نہیں نہیں تیل ڈالتا نہیں پیاز تو نہیں ڈالتی تیل ڈال تیل میں زیرہ ڈالتی ہوں اور وہ کری پتہ ڈالتی ہوں اور لال مرچ کھریی دو تین ڈالتی ہوں تھوڑی سی ہینگ
اچھا تم ہینگ ڈالتے ہو میں ہینگ نہیں ڈالتی میں پیاز زیرہ کھڑی مرچ رائی سے پکارتی ہوں ہ تھوڑا س ڈفرنٹ طریق سے بناتی ہوں تم پیاز پیس کے ڈالتی ہووں میں اس میں ساری چیزیں کھڑی ڈگا
نہیں بہت سے لوگ کری بھی ڈالتی میں بتاتی کبھی کبھی کھری بھی ڈال دیتی ہوں امی لوگ جو بناتی ہے وہ کری پیاز کی بناتی پھپھی لوگ جو بنی ہے وہ پیسی پیاز کی بناتی ہے تو وہی نا پھر تڑکا جو ہے نا وہ جو ریڈی کیا ہے تڑکا اس کو پھر اس کے اوپر سے ڈال اب تڑکے مطلب تڑکے میں تھوڑا سا تیز زیادہ ہی ہو کڑی میں تو اچھا لگتا ہے
ہاں کڑھی تھوڑا ابرا ہو وہا تل اچھا لگتا
ہاں تیل کا تڑکا ڈال دو بند کر دو اور پھر اس کو سم میں پانچ منٹ رکھو پھر بند کر دو پھر چھڑ دو اس کےد آدھے گھنٹے
میں جو بناتی ہوں ہمارے ادھر جو بنتی ہے ویسے تی ہے کہ جیسے اپن نے ایک بول میں سب سے پہلے نا بیسن لیا اسی میں دہی گھول ل اسی میں ہلدی ڈال دو اسی میں لال مرچیں ڈال دو نمک ڈال دو اور کیا بولتے ہیں پیاز کاٹ کے اسی میں ہی ڈال دو اور اس کو سب کو کچا چڑھا دو سب کو ایسے ہی ا چلا دو جب وہ اچھے سے کھدک چائے ببلس بننے لگے تب آپ نے سمجھ جاؤ کہ اس کی تھکنیس پڑ رہی ہے تو اب سمجھ کہ ففٹی پرسینٹ بن گئی ہے ا جب تک کہ ابل رہی ہوتی ہے اس میں پھر اب الگ سے بھجیاں ڈالتے ہیں تو بھجیوں میں ہم پیاز بھی بہت کم ڈالتے ہیں اور کیا بولتے ہیں اور ہلک سی ہری مرچی ڈالتے ہیں اور اس میں سوڈا ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا تو کبھی کبھی میں ہلکا سا روا بھی ڈال دیتی ہوں اگر سوڈے کو اوائڈ کرتی ہاں تو سوڈا اوائڈ کرتے ہیں کیونکہ سوڈا بھی زیادہ نقصان کرتا ہے تو اس میں تھوڑا سا روا ڈال دو تو وہ کیا اگر ان بھجیوں میں تم نے روا ڈالا ہے نا تو اس کو تھوڑی دیر ریسٹ کے لیے چھوڑ دو یہ جو ربا ہے وہ پھول تا ہے تھوڑی سی پیاز ہری مرچ اچھے نمک ڈال کے دھنیا کی پتی ڈالنا دھنیا کی پتی ڈال دو اجوائن تھوڑی سی ڈال دو بھجیوں کے لیے پھر اس کو فرائی کر کے کڑی جو اپنی ریڈی ہو گئی ہے اس میں اتار دو پھر اس کے بعد اس میں چونک لگا دو چونک میں بھی میں پیاز ڈالتی ہوں جو پکنے میں ڈالی ہے وہ بھی اور میں بھی میں پیاز ڈالتی ہوں زیرا لال مرچیں سوری کھڑی لال مرچیں اور کڑی پتا اور تیل کی کوانٹیٹی زیادہ وہ سے بگار لگا دیتے چوک لگا دیتے ہیں کڑی چاول
ب اچھی لگتی ہے
چاول مجھے بھی پسند ہیں
ہاں چاول کے ساتھ ٹیسٹ نیکسٹ لیول کا ہو جاتا ہے
ہاں کڑھی چاول کھاؤ تو اچھا لگتا ہے کیسے کھا زیرا رائس لیتی ہ پلین رائس لیتی ہ
میں تو پلین بھی بناتی ہوں زیرو رائس بھی بناتی ہوں
ہاں میں بھی دونوں ہی بنا لیتی ہوں پ میں بھگونی میں بناتی ہوں تو تیل ڈالتی ہوں اس میں زیرہ ڈال دیتی ہوں اس میں چاول ڈال کے نمک ڈال کے سمانچ میں ایک پور کا پانی ڈالتے ہیں اس میں تو ایک پور کے پانی میں اس پک جاتی ہے تو ک دس پندرہ منٹ الی چاول کو ریسٹ کر دو پانی میں تھوڑا سا بھگا کے رکھ تو تو وہ بھیھر بھگونی میں بھی اچھے بنتے کوکر میں بھی ایک بسل میں بن جاتا ہے پیاز ڈال کے پانی ڈال کے تھوڑا سا پانی چکر کے ڈالو تو ایک اس میں ہی بن جاتے ہیں جیسے ایک ویسا لانی ہو بند کر دو تو چاول کھلے کھلے بند
اس کے ساتھ ہری مرچ اور پیاز اچھی لگتی ہے
ہاں کڑی کے کڑی پکوڑی کے ساتھ کڑھی پکوڑی سےا دہ پکوی بھی ا
دہی پکوالی تم بناتی ہو دہی پکوڑی
ہاں دہ پکوڑی میں دو تی طریقے سے بناتی ہوں دہ پکوڑی دو تین طریقے سے بنتی ہے ایک ہم جو نارمل بناتے ہیں نا تو وہ لال مرچیں ہوتی ہیں اس کو پندرہ بیس منٹ کنکنے پانی میں بم واٹر میں بگا دو تاکہ وہ تھوڑی سافٹ ہو جائے پسنے میں آ جائے زیرہ مرچیں لسن یہ جو مرچی اپ نے بھگائی ہیں لال مرچ کڑھی یہ لال مرچیں زیرہ لہسن اس کو حپیس کی آواری ا د ہی میں مکس کر دو پھر اوپر سے بھی وہ کھڑی مرچوں سے تیز پتہ زیرہ سے بگھار دو اور پھر جی بناؤ میں بھی ایسے ہی بھجیے بنتے ہیں جیسے کڑی پکوڑے میں ڈلتے ہیں نا ویسے ہی دہ پکوڑے کے بجیے بھی بنتے ہیں کہ بیسن کو خوب اچھے سے پہلے پھیٹ لو خوب اچھا بیٹ کر کے پھیٹ لو اگر اس میں سوجی روا جسے بولتے ہیں وہ ڈالنا ہے تو تھوڑا سا وہ ڈال دو اور ریسٹ کے لیے چھوڑ دو تو کرنچی ہوتا ہے اگر انسٹینٹ بنانا ہے تو اس میں تھوڑا سا سوڈا ڈال دو تو اس سے بھی فلفی بنتا ہے س کو بیٹ کر کے اس میں باریک باریک پیاز پیاز کی بھی کوانٹیٹی جیسے کڑی پکوڑے میں کم رکھتی ہوں ویسے اس میں دہی کے پکوڑوں میں بھی کی کوانٹٹی کم رکھتی ہیں کیونکہ پھر وہ پانی پی کے وہ اور سافٹ لے جیسے جات تھوڑا ٹائٹ بناتی پھر اس بھجیوں کو تل لو نمک مرچی ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال دو اس کو تھوڑا سا لیکن یہ ہے کہ وہ بھجیوں کو تھوڑا کرنچی کرنچی تلو تو وہ اچھے لگتے ہیں اس کے ساتھ اس کو ڈال دو ہاں پھر اوپر سے دہی کو بگا دو وہی زیرا مرچے کڑی پت سے اور ایک اور جو بنتی ہے وہ پیاز والی بنتی ہمارے یہاں اس میں بجی انڈے کی برجی والی پیاز ہوتی ہے نا باریک باریک
ہاں ہاں
کیوبس میں ویسی ویسی پیاز کاٹ لو اور اس میں کیا بولتے ہیں پت گوبھی بالکل تھوڑا سا وہ ڈال دو اور اس میں ہری مرچی کا جو ٹھیچا نہیں بنتا مرچا لسن
ہاں ہاں ہاں
وہ لسن مرچی کا ٹھیچا اس میں ڈال کے گھما دو اور اس میں وہی بھجیا ڈال دو وہ بھی بہت ٹیسٹی لگتا ہے میں بھی بگھار لگانا ہے تو بگھار لگا دو نہیں تو اس کی بگار تھوڑا س ا الگ لگاتی ہوں اس میں ہے نا اس کو بھی کیا بولتے ہیں اس کو ہری مرچوں سے بگھاارتی ہوں میں اس میں اس کو تھوڑا سا لسن چھیل لو اس کو بارییک ما آپشنل اگ ووٹ ڈال دو سہین ڈال دو دو تھوڑا سا نمک ڈال دو ا کلر کے لیے لال مرچی ڈالتے نا کشمیری وہ کلر کے لیے وہ ڈال اسی پین میں پلٹ دو تو وہ پورا تیل اور اس کی جو ہ مرچی ہوتی ہے نا وہ کلر اتر جاتا ہے ا نہیں اچھی لگتی ہے اچھی بنتی چلو رکھتی ہوں میں ٹھیک ہے بائے بائے